ہیلو وعلیکم السلام السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہیں اچھے سے
ہاں اچھے سے میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں
شکر اللہ کا آپ سنا آ ٹھیک ہو گھر
سب اچھے سے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ تعالی آپ سنائیے
سے آپ کے پاس یہ ہے ڈرل مشین پھے
کیوں کیا کرنا ہے
ہماری یہ نا کچن کی روڈ گر گئی ہے
ہوں ہوں
تو اس کو ٹھیک کرنا تھا
ہاں ہے ہمارے پاس کوئی بات نہیں
ہاں مجھے چاہیے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہمارے پاس ہے بعد میں لینا
ہ تو اس کا سکری وغیرہ اس میں ساتھ ہی ہوتا ہے
کون ستسکریہ
جو نا اس میں لگتے ہیں بریکٹ میں لگتے ہیں
وہ اس کو ساتھ نہیں ہوتے ہیں ویسے شاید مجھے وہ بھی ہوں گے گھر میں
تو مجھے دینا ایک سکریو بھی اور جس میں وہ باندھ ہو جاتا ہے وہ بھی دینا
کوئی بات نہیں
یہ نا جو میری بہن کی بیٹی ہے نا
ہاں وہ تو کرتی ہے ویسا ہی میں نے تو دیکھا ہے اس کو اصل میں کو جو لاٹ پیار ہو گیا ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے لیکن ایس جو بچہ ہے نا وہ بگڑتا بھی ہے
نہیں بگ بگڑتا ہے یہ ہماری لارڈلی بیٹی ہے
ہاں وہ تو ہے ہی لیکن پھر بھی دھیان رکھ رکھنا پڑتا ہے
وہ ہنس رہی ہے بول رہی آپ مجھے بول رہی ہیں لڑنی بیٹی
ہوں ہوں آپ کو پتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں مطلب کہاں کہاں سے جاؤں کہاں کہاں پہ کیا کروں
کیوں خیر
خیریت ہے مجھے پتا نہیں ایک سائڈ سے بابا بول رہا ہے مجھے وہ دے دو ایک سائڈ سے بھائی بول رہا ہے یہ دے دو ایک سائڈ سے پتی بول رہا ہے میرے لیے بولے کیا میں کیا کروں مطلب جیسے میرے پاس پیسوں کی مشین ہے نا یہ ویسے ہی مجھ سے مانگا ے ہیں
جو بڑی بیٹی ہوتی ہے وہ بیٹی کے برابر ہوتی ہے
وہ تو سیدھی سی بات ہے وہ تو صحیح بات ہے لیکن اب جو میرا بھائی ہے نا ماشاء اللہ خود کمانے لگا ہے لیکن پھر بھی ان کو وہ تو ناراض رہ کے بیٹھ گیا
وہ تو چھوٹا ہے نا اس کو بھی بہن پہ حق ہوگا نہیں بہن مانے گی یہ اپنا گھر سجائے گی ہماری ہمیں دکھائے گی کیسے گھر سجانا ہے پیسے دے گی جیسے کہ صوفہ لائے گی یا شیشے میں مدس کرے گی یا بھی واش رومز سیٹ کرنے میں ہیلپ کرے گی
وہ تو سیدھی سی بات ہے لیکن تب نہ جب بہن کے پاس پیسے ہوں گے یا تب اس کو مجبور کرنا ہے
ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے
ارے میں کون سا بزنس کرتی ہوں
کوئی نہیں اللہ اتنا بیچتا ہے جتنا ہم خرچ کرتے اتنوں پیسے اس سے اللہ نوازتے ہیں
وہ تو صحیح بات ہے لیکن میری بات س سمجھنے کی کوشش کروں نا مطلب میں کیا میرے پاس کیا کوئی فیکٹری ہے
مجھے لگتا ہے آپ اپنی کڈنی بیج جو
کیا ہو گیا آپ کو
اس سے بہت سارے پیسے آئیں گے کوئی نہ را بھی نہیں ہوگا
قسم سے نا مطلب مجھے سج نہیں آ رہا ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کا دل تانگ ہو جائے یا کسی کا موڈ خراب ہو جائے لیکن یہ لوگ مجھے مجبور کر دیتے ہیں میں کیا کروں
کسی اور سے ادھار دے لو پھر جب آپ کماؤ گی تو پھر آپ اس کو واپس دے دو گی
نہیں میں ادھارتی ہوں ویسا تو مجھے اچھا نہیں لگتا کسی سے ادھار لینا
ٹھیک ہے تو پھر ان کو سیدھے منع کرد
ن جب وہ مانے تب نہا مطلب ان کو نہیں لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ شاید ہماری بہن ضرور بولتی ہے
ان کو قسم وسم بکھاؤ کچھ بابا کو تو پتا ہے نا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں
اپ نے کام فنش کیا
ہاں میں نے سارا کام فنش کیا اور مجھے بہن بول رہی تھی کہ پانچ مت دو
اچھا اندر سب کچھ ہو گیا واش روم وغیرہ
بھی بہت سارے کام دنے ہیں وہ جب بہن ختم کرے گی تو پھر وہ واش روم دھوئے گی خود
ر
مجھے اپنی بہن اتنی پسند ہے
ہاں بہن تو سب کو پسند ہوتی ہے
ہاں ہمیں کپڑوں کو بھی پریریس کرنا ہے کپڑے بھی دھونے ہیں
ویسے کپڑے کون دتے ہیں
بہن دھوتی ہے
اچھا
ہاں تب میں خود ہووںں گی اور کیا کروں گی پھر تو دھیرے دھیرے سب کچھ مجھے خود ہینڈل کرنا ہے
وہتی آ چھی با پہلے سے ہی دماغ میں بٹھا کے رکھا ہے آپ کو پتاہ ہے میں نے صبح یہ کرٹن ڈالے تھے ہ تب میں نا دھونے کے لیے آ کو پتاہ ہے ان کو کتنا
ٹھیک ہاں میل تو ہوگا
آپ کو پتا ہے شاید شاید مجھے پورا یاد نہیں ہے شاید وہ ہم نے جب سے لگائے ہیں ہے نا مل منتر کےلی ہے تب سے نکالیں
ہاں ہاں مجھے پتا ہے وہ اپنی طف سے نہیں نکالے
مجھے پورا یاد نہیں آپ کو کیسے پورا یاد ہے
مجھے پورا کنفرم پتا ہے
ہاں وہی نا مجھے لگ رہا ہے کہ تب سے ہم نے نہیں دھوئے ہیں ان میں اتنا میل ہے
کہ رہی ہو جو یہ پ لوگاورس ہے نا ان میں بھی بہت میل ہوگا
لوکورس کا پتا نہیں لیکنٹرم اس کا دیکھا
ہاں تو آپ کو پت ہے جو نہیں چاہ ہیں نا دد کے روم کے پرردے ورد پلو کورز آ کو کل وہ بھی دنے تھے
پیسے میں نے اوپن کیا نا آ کمپلیٹ آج ایک روم کا تھا وہاں آج وہ بھی ہو جائے گا
ٹھیک
اسٹارٹ کرتی ہوں نیچے کاگا
ہاں ٹھیک ہے جو ہال کے کرٹنس ہیں وہ بھی ایک ایک کل وہ دو لوگ پرسوں پھر درادی کے روم کے دو لو دوسرے دن د لو پاپا کے روون کہ
وہی تو میں کہہ رہی ہوں
ہاں وہ بہت اچھا ہے ہ اور ہاں نہیں چیز کو دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے مینج کرنا پڑتا ہے ہر ایک چیز ک سد میں اگر ہم صرف کام میں لگے رہیں گے کھانا پینا تو ایک ہی جگہ پہ رہے گا نہ کسی کو پھر کھانا ہوگا نہ کچھ سب کچھ
کام ایک ساتھ ہینڈل کرنا پڑتا ہے ہ
کس کام کو پہنچے گا پہنچنا تو ہر ایک کام کو ہے پورا دن اس لیے لگ جاتا ہے کہ کو
ہ ہوں میں سمج میں مامی کو بھی کال کروں کیوںکہ میں نے اس کے لیے وہ سوٹ رکھا تھا نا
ہاں
ہوں ہوں
ٹھیک مجھے بھی مطلب بہن کے آٹھ آٹھ ہزار قرضہ ہے تو پینتیس سو میں اس کو دوں گی اور پھر رہیں گے اور پینتیس سو
ائیکا
پھر پینتیس سو نہیں فورٹی فائیو رہیں گے
آپا آیا
تحر کوئی بات نہیں کچھ منٹ ح بات کر لیجئے اس کے بعد بھی اب دیکھیے پاپا کیسے مھے نس
تو میں پہلے دادی کے روم میں گئی تو ہوں ہمارے جو لی برس ہے نا پتا نہیں ان کو کیا ہے
ہاں جو یہاں سے رہتے ہیں
ہاں
پورنیا سے کیس یہ کرتے ہیں ایسے
اچھا ٹھیک مہینے کے ج اسلامک مہینے میں یہ پہلے مہینے میں نیاز کرتے ہیں
پتا نہیں کچھ کر کہیں
ہاں مجھے تو یاد ہے وہ اسی میں کرتے ہیں کیونکہ آج اسلامی کیلینڈر میں آج پہلا ہی مہینہ ہے نا سب کا اپنا اپنا حساب ہوتا کوون کیسے چلتا ہے
کی بس آپ اچ کر لو کا
ام ختم کیاہ
ہاں ہو گیا لیکن ابھی شام کے لیے کچھ بھی نہیں بنا
اب کچھ مطلب جو آسان ہوگا وہی کچھ بنانا
دیکھتے ہیں کیا ہوگا
ٹھیک ہے
کون
اے
اور ص
مرو ٹھیک ہے کیا کہ رہی ہے مجھے مار پڑ رہی مجھے پاپ ا مارتا ہے اور بہن کی بیٹی ہنس رہی ہے ہاں وہ مجھے مار رہے ہیں نا اسپ تر کیا
چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں
میں پہلے ان کو سنبھالتی ہوں انہوں نے مجھے بہت پریشان کیا پکڑ دیا
کوئی گ ہی
آ آ میں نے جان کو باہر نکالا اپنے ساتھ اچ
ٹھ
ا چلو میں بھی آپتا
ہاں ٹھیک ہے میں سوچ رہی تھی پلہ بعد میں آپ سے بات اپ
یہ جان پوجھ کر بہات ہی کرتے ہیں
کیا چلو کوئی بات نہیں کر بعد میں ہی بات کرتا اوکے اوکے اللہ حافظ
آپ کو یہ نا چلو کوئی میں بعد میں بتاتی ہوں یہ بہن پ گل